السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃہ اللہ
بھائی جناب ٹھیک ہو
الحمد للہ خیریت سے ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سے بھی ٹھیک ہے
ماشاء اللہ سے سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے آپ نے کھانا وانا کھا لیا
نہیں اب ہم دس بجے کے بعد کھاتے ہیں
چلیے جی یہ بھی اچھی بات ہے تو میں بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے ہی کچھ بات کر کے کچھ علم حاصل کر لوں
بڑی اچھی بات ہے تو بتائیے آپ کو کیا سیکھنا ہے
جی تو میں ایسے ہی بیٹھا تھا سوشل میڈیا ہی چلا رہا تھا تو میں نے سوچا اسی پہ بات کرتے ہیں آج کل کی جنریشن کا تو آپ کو پت ہی ہے کتنا سارا مطلب کہ مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی ہوگا جو اس کو استعمال نہ کرتا ہو ہے نا
ہاں
تو میں نے سوچا اسی پہ بات کرتے ہیں کچھ اوئیرنیس بھی مل جائیں گی جو ہم پھر دوسروں تک بھی پہنچائیں گے وہ بھی مطلب کہ اس دھیان میں ہی اس کو استعمال کریں گے پھر ہے نا
تو آپ کو جانکاری چاہیے تھی سوشل میڈیا کے فوائد اور اس کے نقصانات
ہاں ہاںڈو وہی فوحد اور نقصانات مجھے لگا اسی پہ بات کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا رہے گا
تو ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں آپ نے یہ سوشل میڈیا کب سے چلانا شروع کیا ہے اس سے پہلے آپ کی کیا یہ کیا تجربات تھے زندگی کو لے کے ایکس اپرینسز کیا تھی اور جب آپ نے یہ چلانا سیکھ تھا یا ایکسپیرئنس ہوئی اس کی تو آپ کو کیا لگتا
ہاں ہاں بھائی جان پہلے تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے بھی بات بھی کریں گے پہلے تھوڑا مجھے تھوڑا آئیڈیا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے بارے میں پہلے ہم میں وہ بتا دوں پھر ہم اس پہ بھی بات کریں گے ٹھیک ہے نا
ہاں اچھی بات ہے تو بتائیے
اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا ہماری روز مطلب کہ روزمرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے تو ہر عمر کے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں مطلب کہ کوئی دوست اور رشتہ داروں سے رابطہ رکھنے کے لیے سوشل میڈیا یوز کرتا ہے تو کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کرتا ہے اور کوئی اپنا مطلب کہ کاروبار کو بڑھانے کے لیئے بھی استعمال کرتا ہے موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے اس سوشل میڈیا تک مطلب کہ پہنچنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے تو سوشل میڈیا مطلب کہ کہ بہت سے فوائد ہیں تو سب سے پہلے نقصانات بھی ہے لیکن ہم سب سے پہلے اس کے فوائد پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا فوائد یہ ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے لوگوں سے مطلب کہ چند لمحوں میں بات کر سکتے ہیں ہم تصویریں کھینچ سکتے ہیں اس سے اور دوسرے کو سینڈ کر سکتے ہیں اس ایسی ویڈیوز ضروری معلومات چوبیس شیئر کر سکتے ہیں تو طلبا آن لائن لیکچرس دیکھ کر نیا نیا ملب کے سبق سیکھ لیتے علم حاصل کرتے ہیں ٹیچرز بھی اپنی تعلیمی ویڈیوز اور نوٹ شیئر کرتے ہیں اس طرح مطلب کہ تعلیم حاصل کرنا پہلے سے زیادہ آسان ہو گیا ہے تو اسی میں یہی آپ سے بھی کچھ اسی پہ آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں
تو آپ کو شاید علم ہی ہوگا جب کووڈ نائنٹین کی وجہ سے وہ س اسکول بند ہوئے تھے سارے دفاتر بند ہوئے تھے تو پھر گور پھر ہمارے گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا کہ ورک فرام ہوم کریں گے تو وہ بھی ایک اس کا بہت بڑا فائدہ تھا اس سے پہلے ہمیں وہ رک فرام ہوم کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا یہ آن لائن کلاسز یا باقی یہ سب کچھ یہ سی بی ٹی جو ہم اگزام دیتے ہیں یا بہت سارے ایسے فوائد یا ہم آج کل جو دیکھتے ہیں بچے ریلز بناتے ہیں یوٹیوب پہ اپنا یہ اپنا تجربہ شیئر کرتے ہیں سب کچھ یہی دییزر آل مطلب یہی سارے اس کے فوائد ہے
ہاں بھائی ہاں
اگر ہمیں کوئی ہاں ہ اگر کوئی کوئی چیز چیدہ ہوتی ہے ایسے کہ جیسے کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی پرپلیکسٹی گراک اور مطلب اسی طرح بہت ساری ایسیے ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو بہت آسان کیا ہے چاہے میتھ کی پرابلمز ہو جیو میٹرک کی ہو یا کوئی ایسا کوئی ٹاپک ہوتا ہے سائنس کے ریلیٹڈ یا ایزیلی ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں اردو کا کوئی بھی ٹاپک ہو کوئی بھی ایسا کٹن ٹاپک ہو ہم ایزیلی اس کو ایکسیسیبل کر سکتے ہیں گوگل کے تھرو یا چیٹ جی پی ٹی کے تھرو تو یہ یہی سارے اس کے فوائد ادھر اور نقصانات بھی ہے اس کے جتنے فوائد ہیں نقصانات بھی ہے نقصانات کہیں زیادہ ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بالکل صحیح کرا جس طرح مطلب کہ ایک کوئن کی مطلب کہ دو سائڈ ہوتی ہے ایسی ہی مطلب کہ ہر چیز کے مطلب کہ دو سائڈ ہوتے ہیں ایک سائڈ سے وہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے ایک سائڈ سے وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تو ہم نے فوائد کی تو بات کر لی میں تھوڑا اور بھی مطلب کہ ایک اور فوائد ہے میرے دماغ میں آج کل بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا ایک کاروبار بھی چلا رہے ہیں تو چ چھوٹا کاروبار والے لوگ اپنی چیزوں کی تصویریں اور ویڈیو شیئر کر مطلب کہ کر کے زیادہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں جسے ہم ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں ہاں بھائی جان بولیے
ہاں میں یہ بول رہا تھا آپ کو شاید آپ کو اس چیز کی جان کاری نہیں ہوگی ہر سال چاہے ہماری وہ آکسفورڈ ڈکشنری ہو یا کالینز ڈکشنری ہو ان کا ایک ورڈ ہمیشہ مطلب ہر سال ایک وہ کوئی پرٹیکولر ورڈ چوز کرتے ہیں جسے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس سال میں پورے سال میں کون سا چیز زیادہ انفلئنس کر رہا تھا لوگوں پہ لوگوں کے دماغ پہ ان کے رہن سہن پہ
ہاں بھائی
اسی طرح ٹو تھاوزینڈ ٹوئٹی فائیو کا ایک ورڈ آیا تھا برین راٹ برین راٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں وہی یہ ایک نقصان ہے جو ہمارا ان انٹرنیٹ ہے سوشل میڈیا ہے میڈیا یہ سوشل میڈیا اور میڈیا یہ دو ڈفرنٹ ٹاپک ہے اور اسی کا ایک ب وہ بڑا نقصان جو کہ آکسفورڈ مجھے شاید پورا یاد نہیں ہے وہ شاید آکسفورڈ ڈکشنری کا تھا یا کیمبرج والوں ت تھاکہ برین راٹ
ہاں چلیے یہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے مطلب کہ اب یہ بھی بہت اچھی بات ہے آپ نے مجھ تک یہ بات پہنچائی تو میں اس کا بہت ہی شکر شکر گزاروں مجھے ابھی تک پتا نہیں تھا تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم نقصان نقصان کی بھی بات کرتے ہیں مطلیکن لیکن اسی طرح ہر چیز کے مطلب کہ نقصانات ہوتے ہیں اسی طرح سوشل میڈیا کے کے بھی کچھ نقصانات ہے تو اگر ہم اس مطلب کہ اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کریں تو وقت ضائع ہوتا ہے بہت سے لوگ گھنٹوں موبائل گھنٹوں میں موبائل فون چلاتے ہیں اور مطلب کہ پڑھائی کم اور گھر والوں کو وقت نہیں دیتے لکن اس سے صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے آنکھوں میں درد نیند کی کمی اور ذہنی تھکان پڑ مطلب کہ پیدا ہو سکتی ہے تو ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر لیکن ہر خبر سچی نہیں ہوتی کبھی کبھی غلط معلومات بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے ہاں بھجان تو اس لیے ہمیں ہر بات یار ہمارا جو فورا یقین نہیں کرنا چاہیے پہلے اس مطلب کہ تسکید کرنی چاہی ہمیں اپنیطلب کی ذاتی معلومات جیسے پاس بینک کی ڈیٹیلس اور مطلب کہ بہت ساری چیزیں ایک اپنے ہی تک رہنی چاہیے ہے نا
ہاں وہ وہ بات تو بالکل صحیح ہے آپ کو پوری جانکاری ہے اس بارے میں دیکھو جیسے کہ ہم اس بارے میں ابھی جو ہم فون کر رہے ہیں تو آپ مجھے نہیں پتا آپ کہاں سے ہو آپ کو نہیں پتا میں کہاں سے ہوں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہو یہ کس وجہ سے ہے یہ یہ اسی کی وجہ سے ہے نا یہ یہ اس کا ایک فوائد ہے آپ نے مجھ سے سیکھا یکا میں نے آپ سے سیکھا یہ بھی اس کا ایک اچھا مطلب گڈ پوائنٹ ہے ایک اچھا نکطہ ہے اس کا اس ا انٹرنیٹ کا میڈ ہاں اگر ہم بات کرتے رہے کرتے رہے تو شاید ہم کسی تو ہم گالی بھی دیں گے ایک دوسرے کو ہوتے ہیں نا مطلب کبھی مس کنسپشن شاید آپ میری بات کو نہیں سمجھ پاؤ گے میں آپ کی بات نہیں سمجھ پاؤں گا تو ہم گالیاں دینے پہ آئیں گے تو وہ اس کا ایک ہاں ایک انسان کا وہ نظریہ دکھاتا ہے کہ انسان کتنا گا ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ بھی سیکھ سکتے ہیں نا
ہاں بھائی جان تو ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال ہمیشہ اچھے مقصد کے لیے کرنا چاہی ہمیں لوگوں سیم ملیکم اداب سے بات ادب سے بات کرنی چاہے جھوٹی خبریں شیئر نہیں کرنی چاہیے اور کسی کے دل مطلب کہ عرضی نہیں کرنا چاہیے تو اگر ہم سوشل میڈیا کو سمجھداری کے ساتھ استعمال کریں تو یہ ہماری یہ مطلب کہ تعلیم معلومات اور ترقی کا بہت اچھا مطلب کہ ذریعہ بن سکتا ہے تا ہے نا
بہت اچھی بات ہے آپ کو پوری جانکاری ہے اس کے بارے میں آپ کو نقصانات بھی پتہ ہے آپ کو اس کے فوائد بھی پتا ہے بس اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کو
کہ بائی جان یہ زندگی ہوتی ہے سیکھنے کے لیے دھیرے دھیرے انسان سیکھ لیتا ہے آج اتنا پتا ہے کل اس سے زیادہ پتا ہوگا انسان کبھی بھی پورا مکمل نہیں کر پاتا بٹ جتنا مطلب کہ جتنے دن رہتا ہے اتنے دن سیکھتا ہی جا رہا ہے سیکھتا ہی جا رہا ہے نا
ہاں وہ کہتے ہیں نا اگر آپ کو ایک ہی ایک ہی نکتاہ پاتا ہو وہ دوسروں تک پہنچانا چاہیے
ہاں بھائی جان ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات جی اگر مطلب کہ مجھے کوئی راستہ ملے گا کامیاب ہونے کا تو مجھے اپنے ساتھ چار لوگوں کو بھی لے جانا چاہیے ہے نا
ہاں یہ اچھا کنسپٹ ہے
ہاں بھائی جان تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا نے م پوری مطلب کی طرح سے پوری اچھی مطلب کہ کیا اس کو کیا بولتے ہیں پوری طرح اچھے اور مطلب کہ نہ پوری طرح برے مطلب کہ کاموں کو بھی ساتھ دیا ہے جیسے مطلب کہ اگر اس نے اچھے کام بھی کروائے ہم سے اس کے ساتھ ساتھ آدھے لوگ مطلب کہ آدے لوگ برے کام بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہے نا
اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو لاسٹ میں کچھ ایسا بولوں جو آپ کو شاید پت نہ ہو
ہاں بھائی ب ہے
کو بس وہ بیسک بیسک چیزیں پتہ ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے نکتا دیکھو سوشل میڈیا کیا ہے سوشل میڈیا مطلب یہ کنیکٹ ایکٹیوٹی کا حب ہے یہ جوڑتا ہے لوگوں کو چاہے بری طریقے سے صحیح طریقے سے آپ کو پتا ہے ولیج کیا ہوتا ہے گاؤں
ہاں بھائی جان
آپ ایک گاؤں میں رہتے ہو میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں آپ کو ہر کسی شخص کے بارے میں ساری جانکاری ہوتی ہے گاؤں میں نہا گاؤں میں مطلب کچھ ہی لوگ رہتے ہیں دس بیس سو لوگ رہتے ہیں ہمیں پوری پورے گاؤں کا پتا ہوتا ہے کہ کہ کون بندہ کیسا ہے کون اور اسی طرح سے یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے ہماری پوری دنیا کتنا بڑھا ہے دنیا میں دو سو چار دو سو چھ ممالک ہیں ہے نا سات سات بار اعظم ہے سات بر اعظموں میں کتنے سارے لوگ رہتے ہیں ان سب لوگوں کو اس نے جوڑ کے رکھا ہے تو ہمیں پورا دیکھو ابھی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اٹلی میں کون رہتا ہے وہاں کا پریمئر کون ہے وہاں پرائم منسٹر کون ہے سعودی عربیہ میں کون کنگ ہے تو اسی طرح اس نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنایا ہے
ہاں بائی جان تو آپ نے بہت ہی اچھی جانکاری دی تو اس سے میں بالکل سہمت ہوں تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے دل سے کہہ رہا ہوں بہت دل سے کہہ رہا ہوں بہت ہی اچھا لگا تو ان شاء اللہ آگے بھی بات ہو رہے گی آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنی گھر والوں کا بھی خیال رکے گا اللہ حافظ
کوئی اچھا سا ٹاپک اسی طرح سے ہم وہ سوسائٹی کے ہی بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے ہ اوکے اللہ حافظ